ہیلو ال وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ اور سنیں کیسے ہو
الحدملہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کیسے ہو
بس ٹھیک ہے ہم نے آپ دعیں اور کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں میں ہوزک سن رہی تھی تھوڑا موڈ لائٹ ہو جاتا ہے نا میوزک سننے
ہاں ہاں م بی مطلب میں کام کرتی ہوں نہ ات تو مطلب اپنی ہینٹری لگا لی تکان میں اور اپنے پسند کا گانا لگا
مڈ بھی فریش ہاں یہ تو ہے میوزک سننے سے کام بھی جلدی ہو جاتا ہے اور یہ بھی آج کل کل کے میوزک تو ایسے آ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن جو پہلے کے نائنٹیز کے میوزک ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے آپ
جی میں تو بس وہی اولڈ از گولڈ
ہاں زیادہ تر وہی اچھے لگتے ہیں نا ان کی دھن ان کے لیے ریکس ہر چیز
ہاں مطلب میں جانی کتنے بھی سن لو آپ وہ فلو نہیں آ وہ فیل نہیں آتا
ہاں جو پرانی میں آج آپ کے فیوریٹ سنگر کون سے ہیں پرانے میں لتا منگیشکر اچھا ان کا کون سا فیوریٹ گانا کون سا اچھا لگتا ہے آپ کو
ان کا گانا ایک وہ والا گانا نہیں ہے ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مطلب نہی جي سکتے تمھارے بنا مطلب اس کا ایک ایک سور ایک ایک لیریکس شروع ہی مطلب بالکل میری لائف سے ریلیٹ کرتا ہے اچھا شکریہ ہ مطلب اس کا ایک ایک ورڈ نا میری لائف سے ہی ریلیٹ کرتا ہے ابھی میں وہی سن رہی
اچھا اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے ویسے میوزک سے نا بہت اچھا موڈ ہو جاتا ہے افیکٹ پڑتا ہے برین پہ بھی
ہاں ہاں دیکھو تھوڑا بہت میرا دل پریشان ہوتا ہے یا کوئی ادھر ادھر دماغ گھوم رہا ہوتا تا نا تو میں سوچتی ہوں چلو آپس سے بات کروں کس سے بولو چلو اپنا میوزک لگا لی
ہاں میں بھی جب زیادہ ڈسٹرب رہتی ہوں نا ا جب مجھے غصہ ش ت دیوسرات زیادہ آ گیا میں سوچتی ہوں کیا ہی کرنا ہے کوئی سنے کاا تو ہے ہی چلو میں ایئر بڈس لگاتی ت میوزک کی ویوم ہائی کرتی اور جب کی کہتے آئی پہ سننا ن چاہے ما چلو کوئی نہیں ایک دو گھٹے تو سن سکتے ہیں
جی جی جی یہ تو ہے ہی
ے کر کے اور پھر موڈ بھی فریش ہو جاتا ہے اور وہ بھول بھی جاتا ہے انسان جو اس کے چل رہا ہو مائنڈ میں
یہ تو ہے ہی مطلب جیسے ابھی تمہارا دل پریشان ہے ٹھیک ہے اب سوچو چلو یار کس سے بھی بولے ہیں آج کل کوئی سننے والا بھی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے گانا سو رہیں گ وہ دکھ اپنا اب ہی ختم ہو جاتا ہے
میں تو پڑھائی کرتی رہتی ہوں نا جیسے گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتی تی ہوں سارا کام کر لیا سب کے کھانا وانا جنہوں نے ناشتہ کرنا ہے ان کا ناشتہ وہ کر لیا سب نے اس کے بعد میں اپنا پڑھائی کرتا کیوں زیادہ تر اب پڑھائی چلتی رہتی چلتی تی لیکن کبھی کبھی ایسے بوریس سی ہوتی انسان ڈسٹرب رہتا ہے تو میں زیادہ تر وہ الگ گانا سن لیتی ہوں نا ا ساری ج نی تری بیتی پڑھ پڑھ کے
صحی بات ہے دیکھو ہم لڑکیوں کے لیے تو یہی ہے بس
مطلب میں خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ زیادہ سنتی ہوں جینے کے ہیں چار دن
ہاں صحیح بات ہے جو بھی ہاں جو بھی تمہیں کرنا ہے وہ ٹائم سے پہلے حاصل کر لو
حاصل کر لو یہ تو ہے کیا ورنہ ساری زندگی پ ویسے پڑھائی تو ایک ایسی ہی چیز ہے اللہ تعالی نے بنائی ہے کہ ساری زندگی پڑھتے رہو اور علم حاصل کرتے رہو
ہاں دیکھو کہا ہے نا کہ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی وہ تو ہر عمر میں ہے لیکن پڑھائی کے ساتھ انجوائے کر لائف کو جینا زندگی کو محسوس کرنا یہ یہ بھول جاؤ آپ ج
اگر ہ بہت ضروری ہے ان چیز پہ دھیان دینا چاہیے جیسے اب ہم ک کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو ان سب میں نا خود کو بھی بھول جاتے ہیں کیسی زندگی جینی ہوتی ہے ہم کیسے پہلے جیتے تھے بھی بھول جاتے ہیں
پھر وہی جنون رہتا ہے نا کہ نہیں ہمیں پڑھنا ہمیں مارکس لانے ہمیں میرٹ میں نمبر لانا ہے ہمیں انٹرنس نکالنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہ کرنا اس ٹائم اسی چز کا کریز رہتا ہے وہ کہتے نا جیسا ماحول ہم دیکھ ویسے ہی اثر پڑتا ہے
کہیں بھی چلے جاؤ پھر وہ دماغ میں سے نکل کلتا نہیں ہے وہی سب رہتا ہے چاہے میوزک بج رہا ہو سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو
وہ جب تک تم ایگزام میں یا تو مکمل نہیں ہو جاؤ گے یا ایگزام تمہارا اچھا نہیں جائے گا یا جب تک تم پور طریقے سے اسے دے ہی دو گے نا
بالکل پریشر رہتا ہے اس لیے میں کہتی ہوں تیاری بھی کرو لیکن اس تیاری میں اتنا مت کھو جاؤ کہ اپنی لائف جینا بھول جاؤ
ہاں ہاں اپنے آپ کو ہی بھول جاؤ
میوزک سنو بہار جاؤ گھومو فرو اللہ تعالی نے دیکھنے کے لیے وہ دیکھو
جی جی جی جی
اور کبھی کبھی اتنا مائنڈ ڈسٹرب رہتا ہے کہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ میوزک سننے کا بھی من نہیں تو اللہ تعالی کی جو دینی بات ہے وہ تی ہے وہ سن ان سے کیا نالج ملتی ہے ہمیں سکون ملتا ویسے یہ حقیقت جب اللہ تعالی کی باتیں سننے لگو نا کہ ایسے ہوا تھا یا ویسے ہوا تھا یا اللہ تعالی کہتا ہے کرو
جی جی جی
تو سکون ملتا ہے سننے کے بعد
یہ تو ہے ہی مطلب الگ ہی برکت ہے نا دیکھو اس میں تو
ہا ں اللہ تعالی کو دینی باتیں سننے کے بعد نا ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے زندگی میں
ٹھیراو اجاتا پھر ہمیں لگتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اس نے ہمارا دل دکھایا اور ہم اگر جیسے بھی ان کے بارے سنتے ہیںا توھر پھر ہم سوچتے چلو ٹھیک ہے
کوئی ب اللہ دیکھ لے گا اس کو ہاں بالکل دیکھو ہم کون ہوتے م کرنے والے وہ تو ہم سے اوپر بیٹھا ہے بڑا معاف کرنے والا جب وہ معاف کر دیتا تو ہماری کیا ہستی ہے ہم تو کچھ نہیں ہے اس کے آگے وہی جلانے والے ہے وہی مارنے والا ہے اس بنا حکم کے تو تنکا بھیی نہیں ہلتا تو پھر انسانی انسانی طاقت کیا ویلو ہے پھر اس کیا آگے وہ چائےے تو جلا دے وہ چائے تو مار دے
لت دینے والا اوپر والا ہی ہے نا اب کوئی ہماری برائی کر رہا ہے کوئی ہمیں غلط بول رہا ہے اس کے بولنے سے کیا ہو جائے گا وہ کام برے ہو جائیں گے
ہوں یہ تو ہے سحی ہے بالکل بس اللہ تعالی سب کو ہدایت دے ائیے تو ہے دیکھو ہاں میں نے اپنا کرم کرنا ہے فلا اللہ کو پتہ ہے بس ہماری نیت صاف ہونی ت چاہیے
ہاں
ہمیں حق کا بے حق کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ حلال کا حرام کا پتہ ہونا چاہیے
کہ دیکھو مطلب کسی کا دل نہیں دکھاؤ میں یوں نہیں کہتی کہ بھائی اپنے لوگوں کا خیال رکھو ہم سے بھی الگ لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم سے اوپر کے بھی ہم سے نیچے کے بھی سب کو اپنے برابر کما لو ٹھیک ہے آپ کسی کو روٹی کا تن کا نہیں دے سکتے تو اس کے حلاقک کا چھینو بھی م
بالکل بالکل مت چھی ن کسی کو ہنسا نہیں سکتے تو کسی کو رلانے کا بھی حق نہیں ہے تمہارے پاس دکھی کرنے کا بھی حق نہیں ہے بہت ہ
کی کرو گے نا تو یہ بھی میرے لیے بہت
بہت ہے بہت بڑھیا ہے ان کا اضافہ ہوتا جائے گا اور ان کا پل تو میں ملنا ایک
جی جی جی کہ ک بنا کبھی
نہیں بہت سے ایسے دل دکھاتے ہیں جیسے نارملی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نارملی بات کر رہتے ہیں بات کرنے کرنے میں مذاق ہوتا ہے مذاق مذاق میں ایسے سے بات کہہ دیتے ہیں
تو لگ جاتی ہے ہاں
تو مطلب یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہم تو سیدھے منہ پہ کہنے والے ہیں ارے پہلے تم یہ تو دیکھ لو کہ بات چل کیا رہی ہے ٹاپک چھڑ کیایا رہا ہے
بول
کتنی بری لگی ہے اللہ تعالی نے ٹھیک چلو ٹھیک ہے تم اس پلیٹ ہو ت تم سیدھے منہ پہ کہنے والے ہو لیکن سچویشن بھی تو دیکھی جاتی ہے اب ہس مذاق ہو رہا ہے اب تم سے جواب دینا نہیں آ رہا تھا
ہاں ابھی پت ہے آج کل یہی چل رہا ہے سیم مطلب میرے سات بھی بہت بار ہو چکا ہے مطلب انسانوں نے کیا اپنی ذہنیت بنا لی ہے کچھ بھی بولنا ہو ترنت بول دو اور جیسے کسی کو بولا لگ گیا تو یہ بول دو میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں ہم تو مذاق کر رہے ہیں ارے ٹھیک ہے تم مذاق کر رہے تھے یا تم سچس بالکل بول دو ہو کڑک مہ پہ بول دو لیکن ہر وقت ایک سا نہیں ہوتا نا ساری سچویشن کو دیکھ کے بات کرنی پڑتی ہے کہ سامنے والے کا کیا ماں بولے ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کیا بات چل رہی ہے ابھی
اور جبک انہیں وہ جان کے کہتے ہیں انہیں پتتا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو برا لگے گا اس چیز کا ان کا دل دکھے گا وہ جان کے دکھاتے ہیں کیونکہ کہتے نا کہ پیٹ میں رہتی نہیں ہے بہتوں کی بات عادت سے مجبور ہوتی کھانا ہاں کھانا حجم نہیں ہوتا ان کو بات کہنے سے پہلے کچھ نہیں سوچتے بس کہتے دنی ہے پھر وہ کسی کا دل اور پھر بھی ینیسپیس کا دل رکھے گا وہ ہم سے اورر وہ سامنے والا جواب نہیں دے گا لیکن اللہ تو دیکھ ہے
صحیح باب ہے اسی لیے پتا ہے میں نے تو کیا کرنا شروع کر دیا میرے سے تو کوئی ایسے بولتا ہے نا میں ٹھیک ہے ہنس کے چھوڑ دیتی ہوں اور پھر اس کو بات کو نا ہاں پھر میں یہ سوچتی ہوں ٹھیک اگر سامنے سے بندہ میر پوچے گا تو ٹیک ہے ورن کوئی اس نہیں اب زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے
کوئی سامنے سے ایسے کہتے ہیںا ٹھیک ہے وہ اس کا کیریکٹر ہے ہمارا تھوڑی نہ ہے اس کا خراب ہو رہا ہے ہمارا تھوڑی بھی ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اتنی سہولت دی ہے ہمیں اتنی برداشت ہے کہ ہم تیرا کہاوا برداشت کر رہے ہیں اور تجھے جواب نہیں د رہا تو یہ ہمارا صبر ہے چ اللہ تعالی نے مشکلوں کے بعد ہمیں عتا کیا ہے
پت ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمزوری ہے یا ہم غلط
نہیں اور دیکھو ایک بار صبر آ جائے نا سامنے والا کتنا بھی بھوگتا رہا ہے
ہم پیسا نہیں ہوتا یہ ح
پھر یہ سمجھ میں ا جاتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے اس کو کہنے دو اللہ تعالی کو پتہ ہے کہ ہم مردل صاف ہے بس اللہ تعالی سب کو ہدایت تو
ہاں بے شک آم ہے بس دعا ہ میں یاد رکھ بس ایک دوسرے کے لیے دعا کرو ہے نا ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں بات ٹھیک ہے اللہ حافظ